سلامت ٹھیک ہے
شکرہ آپ ٹھ اچھے سے
بس گھر پہ سب ٹھیک
شکر خدا کاار ٹھیک ہے
چائے پی
ہاں چائے پیا آپ نے چائے پ
ہاں میں نہیں پ کیا کر رہے ہو
بس کچھ نہیں
ابھی اب موسم ٹھیک ہو گیا مجھے لگتا ہے اب سیلاب کا خطرہ نہیں ہے
نہیں آئے گا انشاء اللہ
ہاں وہ تو ہے آپ کو ہو گیا وہاں سے ڈرین کا کام کمپلیٹ
نہیں ابھی نہیں ہوا
اچ
موسم جو ویسے ہو گیا تھا کام رک گیا تھا اب ہوگا جب موسم ٹھیک ہوگا تو تب دیکھ
ٹھیک یہاں سے بھیج رہے ہیں نا یہ راجا والے بھی مکان معام ڈار والے
کتنے کا بیجتے مکان
پتا ان نے تو فیس بک پر بھی ڈالا تھا مجھے لگتا ہے ہاں پچاس لاکھ کا
پچاس لاکھ کا بیچتے مکان شکست وہ پچاس لاکھ ک کہاں آئیں گے ان کو اور کیاتنا مکان ہے اختریشی مکان ہے اس کو آئیں گے اس کو آئیں گے بیس تیس لاکھ تک تیس لاکھ تک آئیں گے اس کو
وہ تو چالیس پچاس میں بیچ رہے
چلیے پچاس لاکھ نہیں آئیں گے اس کو
اس میں زمین بھی بہت کم ہے نا
اس میں زمین کتنی ہوگی ایک سوات ملوم
ہمیں کتنی ہوگی اس والے مکان میں
پانچ مانر
پانچ
ہاں
آپ کوگ اس کاا
میں نے اس کو کاغذ کیے ہیں نا مجھے پتاہ ہے نا اس کے اندر کاغذ اب ک سے کااقت میرے ناں پہ اس ٹائم
ہاں وہ تو اھی بات ہے
کون بولا میں نے
تو یہ آپ پورا خود کو بھی پکڑ سکتے ہو
ہاں مجھے کیا چاہتے ہیں پکڑ کے اس کو ابھی شام کو کام کرنا آنٹی کے پاس کھانا کھانا اس نے بنائے ہیں بینگن تمہارے پسندیدہ بینگن بنائے ہیں تمہارے لیے
مجھے خود کو جلاب کرانا ہوگا نا
وہ اچھی بات ہے وہ اس میں مسالے ڈالتی ہے کود کود کے
ارے وہ کوٹ کے مسالے نہیں بھر بھر کر ڈالتی ہے
بجا کو اتنا ڈر ہے اس کے سون کا
بو ج کو کیا ساب کو ہے ایک بار اس نےیں شالگا م مرغا پکایا نا ہم تب اور دن تک سب بیمار ہوئے ہم جلہ آاب رکئی نہیں
وہ بولتی ہے کرو چپ مسالے کھانا چاہیے انسان
آپ کو پت ہے مسالے آپ کو پت ہے چائے کو ڈالتے ہیں نا وہ سفید وہ
کیا سفیددیں چائے کو
نون جائے گو نا
سفید کیا سفید
جسے چائےے کو رہاں رگ دیکھا ہاں آنٹی بولتی ہے وہ میادے کو مدے کے لیے بہت اچھا اچھا ہے وہ بار بار کا ڈالنی چاہیے
وہ میدا کرتی ہے ختم کرے گا میدا وہ پھل
وہ بولتی ہے یہ یہ میارے کو اچھاے میارا ساف ہوتا ہے وہ پتہ کتنی یہ ڈالتی ہے
ہ ہ ہوں
اور لاتتی ہے ہ با قتل سے یہ نا
ست
گردہ بکرے کا وہ کل یہ جل ہوتی ہے
ت بچارے بب جی ہوت تھا کالہ پگہ نیبر نیروں
اس لیے م بچارا ٹھیکو نہیں ہوتا ہے
کل
آنٹی کو تو نہیں ہوتا ہے جلاب ولاب کچھ
ن ا اس کو کر نا ال مصالہ کات
اور مسالے چھوڑو وہ سب کھاتی ہے
جو ڈرائی فروٹ کات ہی اس ٹائم وہ ڈرائی فروٹ چاکلیٹ مٹائی
وہ تو کھاتی ہے وہ تھوڑی چھوڑے گی پرسوں میں نے پاستا بنایا میں نے تیس روپئے کا شاہ کے پاس پاستا پیکٹ نہیں آتا میگی کا
ہوں ہوں
میں نے وہ بناایا اس نے وہ بھی کھایا
تفوق
اس نے مجےھڑی سدے ک لاتتے ہوئی جلدی جلد اتری کیا لایا پرس گئے تھے نا بہری قدل
کیوں
آنٹی میں گلشانہ آئس کریم کانیں
او ہوو کرتاش کرو ایش آپ بوہری کدم ج ہیں گلشنہ یہ اور جواہرا آئس کریم کھانے کے لیے
اوپر سے کیا ان پھر پوچھو مت اس نے گلشنہ کو بولا میں نے تمہیں ہزار روپے کی آئس کریم کھلائی
ہزار روپے کا ایس پی کھیلا ہوگی
کھلائی
کھلاڑی کس بات
وہ ڈیڑھ سو میں آئی اس سب کو پھیلایا ہزار روپے
مٹ کا آئس کریم
پچاس کی آتی ہے نا ایک
احمد کے آ گیا ہوں گے نا آٹو میں وہاں پہ
ہ ہاں بیٹری آٹو میں اس کو بیس بیس روپ
اگی ساٹھ روپئے یہاں سے ساٹھ روپئے وہاں سے
ہاں اور ڈیڑھ سو کی آئس کریم کتنا ہوا
ہو گئے دو سو دس
آنٹی نے سب کو پھیلایا ہزار روپے کی میں نے کو آئس کریم کھلائی
وں اس یہ تو جلااب ہوچائیں گے ہزار روپ کیا آئس کھانے سے
اس صب کو پھیلایا گل جلا کوئیتنا غصہ ہویا اور اس میں سے بھی ایک سو دس روپے میں نے دیے
اس کو ہے جھوھ بولے کی عادت
بیماری اس نے سب کو پھیلایا ہزار روپے کی آئس کریم
اور اس طرح اور ر سے میں اتنا پریشان کیا اس مجھے ٹانگو میں درد میں چا ہی نہیں پاتی ہوں
اس کو ہے لیکن درج اس اس کو پت ہے کیا کھلا ہو اس کو دیا کرو نینو شاٹس ہفتے میں ایک بار ہووٹل
نہیں اس کو پتہ کیوں دارد ہے ٹگ میں یہ کھاتی ہے نا چار والی چیز ہے وہ یہ اس کو شاید کولسٹرول ہوا ہے اس کو وزن ہو گیا ٹاونب
مجھے پرسبنا ڈاکٹر نے کہ میں کھاتا ہوں ایسے ہی نینو شارٹس اسے ٹانگیں رہتی ہیں مضبوط ہر تین دن میں چار دن میں پانچ دن میں کھاتا ہوں میں
اچھا کرتے وہ کھانا چاہیے
نہیں ڈاکٹر مجھے با وہ کھا تا ہے
ہاں اچھا کرتے ہو یہ بھی تو کھاتات ہے لیکن پرہیز مت کرتے کھانے پینے میں تو کچھ بھی کھاتی ہے
ہمم ہمم پتا ہے
اگر یہ پرہیز کرے گی نہیں ٹھیک ہو جائے گی
پ ت پڑ کر کی پ گس اس کے لیے ہو چیے پھر بیٹی بھی جو ہے اس کو پرہیز کروائے اکیلی کیا آ کر کی بچاری پاریس
یہ سبا بیل کب بھی مہینے میں ایک بار
لیکن آتی ہے ادھر رات کو رہتی ہے کہ دن بھی آ جاتی ہے واپس
دن کو گھانٹا تو نکالتی ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک
اس کی بیٹی کو بولو صرف گھومنا
اس کو بھی گھوم نا ہو گیا
ہاں وہ ہوتی ہے نا مصرا کے یہاں اس کی بیٹی
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک اور محلے میں مت کوئی مر گیا
مر گیا نا وہ مشتاق کا کوئی
حلیمہ
ہاں وہ اس کی کیا لگتی تھی
پفھی
ٹھیک
س تو پھر بہ دو شادی کی ہے دو بیوے ہیں گھر میں
ہاں آنٹی نے پتہ ہے جب ان کا پندرواں تھا نا
ہاں
آنٹی نے بولا کہ ان لوگوں نے مجھے بولا پندر روپے پہ ضرور آنا تو پھر آنٹی گئی تھی پندر روے پہ یہاں پہ محلے میں کوئی نہیں گیا تھا یہی گئی تھی
ہاں
پندرہ روپئے ا اس کو پ پتہ تھا کہ وہاں کانا دیں گے
ہوں تپل ہم دیک گ
ااں چ آئے دی تھی
ہو کیا دے گے وہاں پہ
آنٹی تو یہ بھی پھیل رہی تھی کہ مشتاقو عدنان کی بہن کے ساتھ تھا
کون سا ادرح کی بہن
درجوں کا
مجھے لگتا ہے وہ ایک را واپس آئی گھر میں اس کی شادی ہوئی تھی
ہاں وہ اتری ہوتی ہے
اس کا ہے نا ہسبینڈ بند تہار جیل میں
آپ کو کس نے کہا
ہاں وہ بند ہے اس کا ہٹ ت ہار جیل میں
ہاں کیاپ بولتے ہو
ہاں قسم سے وہ بندد ہے
ہاں وہ تو ادھر ہی ہوتی ہے ارا
اس کو ہے نا کھ بٹ بندتے ہات جو اس کو سزا لگی ہے اس نے کچھ این ڈی پی ایس کیس کو چڑھا ہے کچھ اس کو
ٹھیک ٹھیک ہوگا وہ ایسے موالی لگتا تھا
وہ بہت خطرناک ما والی ہے وہ
آاپ وہ کس ن گاسہ
مجھے پتا ہے سب کا
ارا کون سی ٹھیک ہے خود
ہاں ہاں
ایکرا کون سی ٹھیک ہے وہ تو خود ایسی ہے وہ تو بکتر ہے
وہاں پہ محلے والے بنائے ہیں کچھ ویب سائٹ اپنی کرفلی محلہ
ہاں وہی بچوں بچوں نے بنائی ہے نویل نے اور آنٹی کے پوتے نے وہ بچوں گیسے نا مذاق میں وہ کھیلتے ویڈیوز بناتے اویوب انکل کو
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک
میں نے اقرا کو اتری دیکھا مجھے لگا پھر شاید مت ایسے ہی آئی ہے
نہ نہ نہ اس کو بند ہے وہقتبھی
ہاں وہ چار س ہے اس کا پتی ہوگا تو اس لیے
نہیں چرسی نہیں ہے وہ تھوڑا بدماش ہے بدماش ٹائپ کا بندہ ہے
وہ بہت خطرناک ہے م مشی کیونکہ اور یہ لوگ شریف لوگ نہیں ہے نا یہ بہت بےمان ہے لوگوں کا پیسہ کھاتے لوگوں کا پیسہ کھاتے قرضہ لیتے پھر پیسے واپس ہی نہیں دیتے لوگوں کو
ہوتا ہے یہ
ار بھی کون سی سیدھی ہے وہ نہیں ہے سیدھی لڑکی
ہاں میں اس کو جانتا ہوں اچھے سے پھر کیا اس کو فون اس اس ایجیسی والے کو فون کیا ہے پھر
کس ایجنسی والے کو
ایف جی ایچ ڈی ایف سی لڑکی کو جس کو بیر بولا
سائمہ وہ تو یہاں گئی ہے زیارت پہ
کربول
ہاں
کہ وہاں پہ تو جنگ چل رہی ہے
وہ تو لیکن زیارت پہ گئی ہے شاید عمرہ پہ گئی ہے مجھے نہیں پاتا تو لیکن اس کو میں نے کیا تھا اس نے بولا تھا وہاں پہ ہے مجھے کوئی لڑکی بینک میں ت وہ مدد کر سکتا
چلو اس کو بول جب آؤ گی تو مجھے بولنا پھر
ہاں ٹھیک ہے میں بولوں گی کوئی بات نہیں انگو تو اب ہاں میں ٹھیک ہوں
ہچور اس میں بیٹھاوں ب میں کرتے ہوئے بات
چلو اللہ حافظ
اللہفظ ج س